ہلو
وعلیکم اسلام کیا حال ہے
میں ٹھیک ہوں آپ کو اسی وقت کوئی نہ کوئی کام کیوں سوچتا ہے
کہاں مجھے کون سا کام تھا
اچھا ٹھیک
میں تو آپ ہی کا ویٹ کر رہی تھی آپ ہی جو بولا بھیٹ
ہاں وہ شوبو کی مما نا مما سے بات کر رہی تھی وہ نکل گئے نا کل دیا نانی والے تو اسی لیے وہ آپس میں بات کر رہے تھے
کون
شوبو کی مما میری مما سے بات کر رہی تھی یعنی شوبو کی ساس
اچھا ٹھیک
ہاں
تو پھر مجھے کیوں بول رہی تھی الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے
کیونکہ آپ چھوٹی ہوناا مجھ سے آپ کو ڈانٹنے کا حق ہے
وہ تو ہے لیکن الٹا کیوں بولا پھر
نہیں آپ نے کسی چیز کی آواز کی اسی لیے بولا کہ آپ اسی
نہیں میں اندر سے بستر لے رہی تھی
دیکھا ہ ایسی ہی میں کبھی نہیں بولوں گی
وہاں سے کولر تھا
کچھ نہ کچھ تو ہوتا تھا اور سناؤ آج وہ دسما آئے گی
نہیں نہیں
نہیں وہ ہماریرا آتی ہے سنڈے سنڈے
ہماریرا آتی ہے کس کی ساتھ آیگی
بابا کے ساتھ
وغیر سے نکل گئی وہ
ہاں وہ نکل گئی ہوگی اس نے مجھے بولا شاید پرسوں مجھے ایک نمبر کو کام آیا
کس نے
بسمانے
ایک نمبر کو مطلب اس نے کتنے نمبر بدلے تھے
اس نے بنا تھا ایک اپنا اور ایک ہسبینڈ کا
تو مجھے تو نہیں بولا مجھے کنفرم کم سے کم کنفرم تو کرنا تھا نا
نہ لیکن پتہ نہیں وہ کا تین دن ہوئے بولے ہوئے لیکن ایک کال نہیں کیے ابھی
اچھا
کیا پتہ اس کو وہ کس کو کام بولتی
وہ تو مجھے کل بول رہی تھی وہ کیوں نہیں آیا
اس نے مجھے بولا شاید آپ نہیں بھولنا اس نے نہیں کیا لیکن بول رہا تھا مجھے ہسبینڈ کے نام پر کو چڑھتا ہے فون آف فرینڈ کیا وہی کام ہوتا ہے
ہاں مجھے کیا پتہ آیا ہوگا ہاں
اس نے لیکن کیا کچھ نہیں
اسے بولو کرو
میں اس کو بولوں گی بعد میں
ٹھیک ہے
اور
بس ٹھیک آپ سناؤ
بس جی آپ بتاؤ
میں بھی ٹھیک ہوں الحمد للہ سے شکر ہے اللہ کا آج کیا اچھا آپ نے بولا میٹ اور ٹماٹر جیرا جانتی ہے کہ اس میں آئس میں فرخ ہوئی
ہاں اس کو ہوی آئز میں فرق
پھر لائی ہوئی اپو پال
نہیں وہ تھوڑی مانے گی اس کو تو ڈاکٹر اس کو لگنا چاہیے ہزار دو ہزار روپئے پہلے گئی تھی ہاسپٹل وہاں سے ڈراپس دو دیے
اچھا
وہ آئے چار سو کے اب وہ مسئلہ نہیں ہوتا ان نے بولا تھا پانچ دن ویٹ کرو آپ کو ہو جائے گی فرق
یہ وائرل انفیکشن ہوتا ہے اور
اس نے اس نے ایک دن بھی ویٹ نہیں کیا اسی دن صبح چلی گئی پھر سے
ان نے گیا ہے آج انہوں نے سگی دیا ایمک بیسکلی اس کو نا دوائی کھانے کی عادت ہے
اس سے تو اس کو کنفیو میں پروابلم آئے گی
ا تو اب ہم کیا کر سکتے ہیں اگر ڈراپس دیے تھے چار سو روپئے کے اب ضروری تھا انہوں نے بولا تھا آگمنٹن آدھا کھانا
اچھا
صبح آدھا شام کو
آدھا
یو وونٹ بلی آپ ہنسوگی وہ ایک ایک کھارہی ہے
ارے ڈاکٹر کے کہنے پہ کون ادھر ادھر کہتا ہے پاگل
اس کو اچھا وہ آپ کو پتا وہ کتنے اسٹمک کی دوائی دن میں کھاتی ہیں
کیوں اسٹمک میں پین ہوتی ہے کیا اس کو
اس کو اچھا لگتا ہے بیسکلی د عرفان بولتا ہے میں آج لاؤں گا نا اسٹامک کے ٹین ٹبلٹ
ہاں
تیسرے دن وہ ختم ہوئے ہوتے ہیں کبھی پانچ کھاتی ہے کبھی چار کھاتی ہے
مطلب کیوں ایسا کیوں
شی لو ٹو ہو میڈسن
ایسی کیا بات ہے سیلف میڈیکیشن ٹھیک نہیں ہوتی پ س اور سناؤ اہں جی یہ لوگ پتا ہے کیا کر رہے تھے یہ لوگ بایا مجھے بہت بول تے بولتے چالا گیا ہوا اس کو پتا تھا میں بیجی تھی اس نے پھر وہی سے بات کی تھی میں بھی کیا کر بایا مجھے کچھ پوچھ رہے تھے اس نے مجھے دیکھا ٹاسک کرتے ہوئے وہ خود ہی دک ہو گیا لیکن مجھے اچھا لگتا ہے جب میرے بھائی گھر پہ ہوتے ہیں نا وہ اکیلا نہیں رہتا مزہ آتا ہے سب کے ساتھ
بھیا کو جانا ہے پھر سے باہر
ابھی تو نہیں ابھی تو نہیں جانا ہے ابھی تو آیا ہے ابھی نہیں جانا ہ اور آپ ٹھیک ہو
ہاں میں بھی ٹھیک ہوں کل سے پھر سے جیسی بہت تیز گرمی ہونے لگی
ہے نا ہیٹ ویو الرٹ جاری ہوا آپ نے نہیں دیکھا فورٹی ایٹ فورٹی ایٹ اورس تک ہیٹ ویو ہے
ا لیکن سچ میں ہے بھی پھر سے ہمیڈیٹی ایک دو دن نہیں تھی ایک دو دن تھوڑی آسانی ہو گئی تھی
میں شاید بیمار تھی یا کچھ تھی مجھے نہیں پاتا نہ میں ٹھیک سے سو پائی نہ میں کچھ کر پائی رات کو لائٹ چھوڑی میں نے فون کی مجھے عجیب سا رات کو ہوا میں دیکھ میں سوچتی تھی پھر اللہ کرے جلدی سے صبح ہو جائے اور میں اٹھ جاؤں لیکن الٹا ہوا جب پھر اٹھنے کا ٹائم آیا پھر مجھے اٹھنے کا موڈ ہی نہیں تھا
ہوتا گھر میں انسان کو تھوڑا بےقرار کرتی ہے
پ اصل پہیرا پ کل بی بار تھی میں نے بولا تھا تجھے اچانک انٹیسٹینل انفیکشن اچانک وہ نا سڈنلی ہوتا ہے نا وہ انسان کو پہلے کچھ دن پتا چلتا ہے دھیرے دھیرے ہوتا ہے نہیں سڈنلی مجھے ایک ساتھ ہو گیا ایک بار مطلب وہ موشنس لگ گئے لیکن ایک ہی بار پھر میں نے کیا کیا میں نے دوائی لی
ا کچھ فروٹس انسان باہر رات میں نہیں کھا پاتا ہے
ہاں ماما نے بولا ایسے ہی بولا اب نہ ہم اپریکاٹ کھا یا کریں گے الٹا میں نے کچھ کھ میں نے اپریکٹس نے ہی کھائے تھے
اپریکوٹ سے نہیں ہوتا مینگو سے ہوتا ہے
کھائی میں نے ہاں مما نے کہا اب ان دنوں مت کھاؤ کیونکہ یہ اتوار آتا ہے تو ان دونوں مت بیمار ہو جاؤ گی لیکن اس سے کیا ہوا مجھے میری حرکت ہی جیسے چلی گئی مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کچھ بھی کیا کروں میں نے پھر خود ہی ایک تو یہ کرڈ ہوتا ہے نا وہ خیبر والا وہ پرو بایوٹک ہوتا ہے نا ایک تو وہ کھا یا اور میں نے او فلکسن او زیڈ خود ہی لایا اور میں نے میٹ تھا میں نے میٹ کھایا ہی نہیں
آپ کیا کرتی لیکن دیک بڑوں کو کیا ہوتا ان بچوں بچاروں کو کیا ہوتا ہوگا ان کو تو یزلی انٹیسٹینل انفیکشن رہتا ہے
سچ بات ہے آپ کی بات صحیح ہے اور کیا سمجھ میں نے بولا ہاں سچ میں بچے تو بول بھی نہیں پاتے اوپر سے ان کو یہ بھی سمجھ نہیں ہوتا کہ وہ چیز نہیں
وہی وہی وہ تھوڑی بہت زید کرتے ہیں میری بیٹی نا بیمار تھی کل آنٹی آئی تھی اس نے اس کو لایا تھا انڈین چپس میں نے آنٹی کو بولا کیا مصیبت آنٹی لیکن میری بیٹی نے وہ دے کو تھوڑی ہی مانتی
نہ پتہ ہے وہ
کہ ہیں
پتہ ہے وہ مجھے کل پاتا تھا مجھے کیا کیا لگے گا میں نے کنٹرول کیا میں نے نہیں کھایا کچھ غلط ہو گئی ٹھیک بڑا اسی لیے جلدی ٹھیک ہوتا ہے کیونکہ اسے پتہ ہوتا ہے اب اگر کوئی بڑا گندا ہوتا نا کھانے میں وہ کرتا ہی نہیں ہے تو وہ صرف پھر ڈاکٹر کے پاس چلا جاتا ہے
وہی تو
اگر انسان ایک بار پرہیز کرے گا نا ڈیفینٹلی فرق ہو جائے گی اللہ کے کہنے سے پھر انسان پھر تو کھانا ہی ہے نا ایسی کون بوکھا رہے گا میں نے کل ماما کو یہی سے بولا میں نے بولا میں نہیں کھاؤں گی میٹ وغیرہ آپ مجھے کارڈ لاؤ ہاں تیکھے کے لیے میں نے تھوڑی سی سبزی ڈالی لیکن میٹ وغیرہ کچھ نکھایا مجھے لگا انٹرس ٹائم کے لیے میٹ اچھا نہیں ہے
کہاں اچھا ہے
اب بول رہی تھی ماما اب اپ دوائی بھی مت لینا اب آپ ٹھیک ہوگی زیادہ اوور ڈوز ہو جائے گا
آپ کو دوائی لینی نہیں تھی پہلے آپ کو لینا تھا او آر ایس
نہیں اتنا اتنا مجھ میں برداشت نہیں ہے بہنا ادھر اوپر سے اس بیماری کے لیے ایک مجھے نہیں ہے برداش ہاں عمر نے بھی بولا او آر ایس پینا تھا وغیرہ وغیرہ پہلے اور ہی لینا تھا کچھ لیکن نہیں بابا نہیں مجھے یہ نہیں
با کی
بس ٹھیک رخسان رخصان اور سنائیے اور آ پتہ آپ کب ان شاء اللہ آپ کو گھر جانا ہوگا
جلدی انشاء اللہ
اچھا
جیسے نا من ہی نہیں کرتا ہے جیسے ہاتھ پار بند ہے اس گرمی کی وجہ سے
ہاں اور کیا ابھی دو کالز رہیں گے اس کے بعد
ٹھیک ہے ٹھیک ہے
وہ کب کریں گے
دس منٹ دے دو پھر دوسری کریں گے
ٹھیک ہے ٹھیک ہے بہنا دس منٹ کیا بیس منٹ لے لو کوئی بات نہیں میں تو یہی پہ ہوں کونسا میں کہیں باگی جا رہی ہوں
پھر آپ بزی لگتی ہے نہ پرائم منسٹر کی طرح
نہیں نہیں اللہ حافظ